سلام
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ٹھیک ہو آپ
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک آپ ٹھیک ہو اچھے سے صحت ٹھیک ہے
ہاں کچھ دنوں سے طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو اس وجہ سے
اچھا ٹھیک ٹھیک کیسے آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا سب ٹھیک ہے
وہ زکام بخار کھانسی آ رہی تھی سردی ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے شاید موسم کی وجہ سے آج موسم سبھی کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے طبیعت بگڑ جاتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح بول رہے آپ بالکل درست فرماتے آپ آج اصل میں بہت زیادہ دھوپ ہے جس کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے انسان مجھے لگتا تا ہے آج کہ جتنا ہو سکے اندر ہی جتنا ہو سکے انسان کو اندر ہی بیٹھنا چاہیے تاکہ کہ اب بیماریوں کا شکار نہ بن سک جی جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ اور آپ نے چائے پی
ا نہیں ابھی ہم نے چائے نہیں پی دراصل ہمارے یہاں چائے نہیں بنتی ہے ہمارے یہاں خالی صبح اور شام کا کھانا ملتا ہے اور صبح کی چائے ملتی ہے بس
اچھا ٹھیک ٹھیک چلیے آپ جی جی ہم نے پی ہمیں ملی چائے اور روٹی بھی اس کے ساتھ ملی تو ہم نے اچھے سے چائے وغیرہ پی اور بتائیے آج کیسا موسم تھا وہاں پہ آپ کے یہاں
بس آج موسم ٹھیک ہی تھا دھوپ نکلی تھی بہت تیز پانچ صبح لگ رہا تھا کہ شاید بارش مت ہوگی لیکن پھر بعد میں دھوپ ہی نکلی
جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ دھوپ تو بہت زیادہ ہے آج تو چھتری کے بغیر انسان باہر نہیں نکل پائے گا کیونکہ دوپ بہت زیادا ہے
بالکل بالکل درست فر مایا آپ نے
جی انسان تو اس سے بے ہوشی ہو جائے گا اس دھوپ سے مجھے لگتا ہے جتنا ہو سکے اندر ہی رہو اور بہت سارا گھر کا جو راشن ہے وہ لا کے رکھو تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے
اور امتحانات کے بارے میں کیا خبر ہے آپ
جی جی ہمیں جو میں یہ
یہ ہے
اچھا آپ کی بھی امتحانات جلدی ہی شروع ہونے والے ہیں ہمارے بھی شروع ہونے والے ہیں
اوپر سے سنا میں نے کہ گرمیوں کی چھٹیاں پڑنے والی ہے تو شاید اس وجہ سے اس میں کچھ تبدیلی متائے گی لیکن فی الحال کے لیے ہمارے امتحانات ا ا نئی سوموار سے شروع ہونے والے ہیں
اچھا اچھا ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں بھی کچھ سن رہی تھی ایسا ہی کہ کچھ جو یہ گرمیوں کی چھٹیاں پڑنے والی ہے مجھے بھی لگتا ہے اس میں کچھ تبدیلی مت آ سکتی ہے یہ جو اتحانات ہے پیچھے مت لے جا سکتے ہیں یہ کیونکہ سچ میں بہت زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے بچے بھی چاہتے ہیں گرمی کی چھٹیاں پڑی
چے بیمار بھی پڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے
جی اچھی بات تھی ویسے تو اگر گرمیوں کی چھ پڑ جاتی بچے بھی آرام کرتے اور وہاں سے جب گرمیوں کی چھٹی ختم ہو جاتی پھر اچھے سے امتحانات د پتہ
جی جی بالکل اور باقی گھر میں سب کے حال چال کیسے ہیں سارے خیرافیت سے ہیں
جی جی شکر الحمد للہ سب اچھے ہے آپ کی لذیذ بات ہے آپ کی بہت اچھی بات ہے آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہت بہت بہت اچھا لگا آپ خوش رہے اور بتائیے آپ
مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے آپ بھی بہت دلچسپ باتیں کرتی ہیں
وہ بھی وہ تو ہے چلو شکریہ اس چیز کے لیے آج کل کے ویسے لوگ مت ملتے ہیں ویسے جن کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں جن کے ساتھ اچھے سے بات کر
ملو آج کل اچھے لوگوں کی پہچان کرنا بہت ہی زیادہ دش وار ہو گیا ہے لوگ پہچان میں ہی نہیں آ رہے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے کون کیا سوچ رہا ہے باہر سے کیا ہے اندر سے کیا ہے تو کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آج کل کسی کی شخصیت پر کہ وہ باہر سے کیا دی کھا رہے ہیں لوگوں کو اور اندر سے ان کے دل میں کیا حال چل رہا ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ یہی تو ہے دنیا کا اصر میں یہی دستور ہے لوگ کی اصلیت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے لوگ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا پاتے ہیں وہ اور پھر اپنی جو اصلیت ہے وہ چھپا شبہ ر دیے انہوں نے
جی جی جی
جس کی وجہ سے جو جس کی وجہ سے جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کو دو سوچ سکتا آج آج کل آج کل زیادہ تر ایسی ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے جتنا ہو سکے انسان کو اکیلی اکیلے رہنا چاہیے اور زیادہ کسی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے جو
جی جی بالکل کسی پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہی کہ کھل کے اپنا سارا کچھ اسے بیان کر دے کی بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ ہم نے اپنے سارے راز ان سے بتا دیے ہیں اب یہ نہ جانے کس کو کیا کہیں گے ہمارے بارے میں
جی بالکل انہوں نے تو آگے بہت بول دیا بول دی بول چکا ہوتا ہے اگر یہاں سے کچھ اگر تھوڑا سا ہی یہاں سے انسان بولے گا وہ تو وہاں سے پھر اس کا بہت بڑا بتاگڑ بناتے ہیں بہت بڑی بڑی بات تے ہے اس کو اور اس میں ایڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے جی جی جس کی وجہ سے وہاں کے جو جن کو یہ بولتے ہیں ان انسانوں کو لگتا ہے یہ بہت خراب ہے انہوں نے سچ میں یہ بول دیا وہ بول دیا جس کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے بہت ٹھیک نہیں چل رہی ہے مجھے لگتا ہے
ہاں انسان کو چاہیے کہ اس کا پہلا اخلاق جو ہے اپنا وہ اخلاق ٹھیک کرے اپنا اخلاق کو درست کرے اور اپنے اپنا جو اخلاق ہے اس کو اپنے کردار کو اتنا اچھا بنائے اتنا صاف اور پاک رکھے
جی جی
اس سے جو دوسرے ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ ان سے سبق حاصل کرے
جی بالکل بالکل انسان کو پہلے ہی سوچ یہ کہاں پہ اس کو کھولنا چاہیے اور کہاں پہ نہیں مجھے
ہاں انسان کو اپنی شخصیت پہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کو کو زندگی میں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور آپ نے جتنا آپ نے میں نے جتنا دیکھا اور آج کل جتنا چل رہا ہے میں نے جتنا ماحولیاتی آلودگی یہاں پہ ہوئی ہے اتنا میں نے باہر کہیں نہیں دیکھا یہاں پہ ہمارے ایک اتنا دیکھو مجھے لگتا ہے میں نے بس دیکھا نہیں ہے اور آج جو پوری دنیا ہے ماحولیاتی
پہ لوگ آتے ہیں سفر کے لیے سیر کے لیے وہ لوگ زیادہ آلودہ کر رہے ہیں یہاں پہ ماحول کو ہمارے کشمیر کے ماحول کو
مجھے بھی وہی لگتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ
جی جی ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنے ماحول کو جو ہے اگر ہم خود اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا اگر ہم خود یہاں اقدامات نہیں اٹھائیں گے کو صاف کرنے کے لیے تو بیماریاں تو پھیلیں گی وبائیں تو پھیلیں گی ہی
جی بالکل
یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ آدا ایمان ہوتا ہے جہاں پہ ہم رہیں ہاں نا صرف ایمان ہوتا ہے سب اور اگر جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے وہ جگہ ہمیشہ پاک اور صاف ہونی چاہیے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اور اس سے تو
ہے آپ کو پتا ہے باہر کے شہروں میں کتنی کتنی گرمیاں زیادہ وہ پڑ رہی ہیں اور یہاں کشمیر میں وہاں کے موسم سے بہت زیادہ فرق ہے یہاں پہ اتنا زیادہ تا
جی بالکل بالکل
یہ انہیں پیڑوں کی بدولت ہے یہ انہیں کی دیانت ہے کہ ہم ا انہیں کی دین ہے ہمیں کہ ہم اتنا اچھا اچھا موسم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ باہر سے یہا کشمیر میں اس موسم کا لطف اٹھانے کے لیے آہے ہیں ورنہ باہر جتنی جتنے پیڑ کاٹے گئے ہیں وہاں یہاں پہ ان سے الودگی پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہی وہاں پکا تاپمان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا باہر نکل کل نا دشوار ہو چکا ہے باہر اب اور لوگ بڑی مشکل میں پڑ چکے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں اب لوگ وہاں پہ
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ آج کل جو یہی چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیاہ زیادہ بیماریاں اٹھ رہی ہے اور بہت زیادہ بچے بچار بچارے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور آج کل کی بیماریاں یہ عام بیماریاں نہیں ہے خطرناک بیماریاں جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں جن کا پھر علاج بھی نہیں بن پاتا ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے اور جو یہ اب جو نئے زمانے والے کے لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ ان کی جو سوچ ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ اس چیز ان چیزوں کو ا ذہن میں رکھ رہے ہیں جو ملک کو جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اسے صاف رکھنا ہے اور زا طرح سے زیادہ پیڑ ہمیں لگانے ہیں ان کی اہمیت کو بچ چکی ہے مجھے لگتا ہے آگال جو در ہوگا کہ اس میں شاید کوئی بہتری آئے گی اب آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آپ کہ کیا خیالات ہے اس بارے میں
مجھے بھی مجھے بھی یہی لگتا ہے شاید جو نئے بچے اب آئیں گے شاید وہ کچھ اس میں بدلاؤ لا سکیں گے مجھے
مجھے لگتا ہے وہ سکتی ہے اس میں وہ اس پرانی سوچ کو بدل سکتے ہیں وہ اپنی اس ام جو ہے اپنی اس جی جی اور باقی آپ صحت آپ کی ٹھیک ہے
بس شکر الحمد للہ آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت سکون ملا بہت خوشی ملی اور آپ کے ساتھ بات کر کے میں نے بہت سیکھا چلیے انشاء اللہ آپ اگلی بار اور بات کریں گے اور ملاقات کریں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہےیک ہے اوکے چلیے چلیے اللہ حافظ فی امان اللہ آپ بھی اپنا خیال
فی امان اللہ